السلام علیکم ورحمۃ اللہ وکار اج عبدت
چل ابھی بھی
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج اسکول میں انوائرمنٹل اسٹوڈینٹس کی کلاس میں پلاسٹک بیگس کے بارے میں پڑھا تھا مجھے لگا ہم اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں
بالکل یہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے پلاسٹک بیگس ہماری روزمرہ زندگی کو حصہ بن چکا ہے لیکن ان کا نک نک نقصانت بھی بہت زیادہ ہے
صحی کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ پلاسٹک بیگ ہوتے کیا ہے
پلاسٹک بیگس پتلے اور ہلکے تھیلے ہوتے ہیں جو پلاسٹک سے بنائے جاتے ہیں لوگ انہیں شاپنگ سبزی فروٹس اور دوسری چیزیں لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں
ہاں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتا ہے اسی وجہ سے لوگ ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں
بالکل اس لیے ہم بالکل اس لیے ہم بہتر آٹرنیٹ ٹیوز استعمال کرنی چاہیے
بالکل لیکن جو چیز انہیں مجبور مضبوط بناتی ہے وہی چیز انوائرمنٹل کے لیے پرابلم بھی
پ ڈ بس
اسپ
اس بائی جلانے سے ونیمس ون
کیسے کیسے ت پلاسٹک بیگ جلی ختم کیا گل تو نہیں
ل سڑ چنا کرنا کر پلاسٹک پلاسٹک بیگس اور ہلکے کھیلی ہوتی ہے جو پلاسٹک سے ب بنائے جاتے ہیں لوگ انہیں شاپنگ سبزی فروٹس اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں
کہ کوئی گیا
ہاں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں
بالکل لیکن جو چیزیں انہیں مشہور بناتی ہے وہی چیزیں انوائرمنٹ کے لیے پرابلم بھی بن جاتی ہے
کیسے؟
پلاسٹک بیگس جلدی ختم یا گل گلتے نہیں ہے ایک پلاسٹک بیگ کو مٹی میں ختم ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں کچھ پلاسٹک بیگس کو تو پانچ سو سال یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں
یہ تو واقعی حیران کرنے والی بات ہے مطلب ہم آج جو پلاسٹک بیگ پھینکتے ہیں وہ کو کوئی نس وہ کئی نسلوں تک زمین میں رہ سکتے ہے
جی ہاں اسی لیے اسی انوائارمنٹل پلیوشن کا ایک بڑا سبب مانا جاتا ہے
میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ پلاسٹک بیگ سڑکوں اور نالیوں میں پڑا ہوتا ہے
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پلاسٹک بیگس نالیوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے اور باڑ جیسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے
ہمارے علاقے میں بھی کبھی کبھی نالی نالیاں بند ہو جاتی ہے اور صفائی والوں کو بہت مشکل ہوتی ہے
جی ہاں اگر لوگ پلاسٹک بیگس کو ٹھیک جگہ پر پھینکے یا ان کا استعمال کم کرے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے
پلاسٹک بیگ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے ہے نا
بالکل گئی گائے بکریا اور جانور کبھی کبھی کچرے میں سے کھانا ڈھونڈتے وقت پلاسٹک بیگس بھی کھا لیتے ہیں
اور پھر کیا ہوتا ہے
ان کے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے اس سے ان کی صحت خراب ہو جائے جاتی ہے اور کئی بار ان کی موت بھی ہو سکتی ہے
یہ تو بہت افسون افسون افسوسناک بات ہے
جی ہاں ہماری چھوٹی سی لاپرواہی ب زبان جانوروں کے لیے بہت بڑا نقصان بن سکتی ہے
کہ زمدار میں بھی زمین ز سمانندر میپ بھی پلاسٹک بیگ پھینکے جاتے ہیں
بالکل پلاسٹک بیگس ہوا اور پانی کے ذریعے دریاؤ اور سمندروں تک پہنچ جاتے ہیں وہاں مچھلیاں اور سمندری جانور انہیں کا کھانا سمجھ کر نگل دیتے ہیں
اس سے ان کیی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے
جی ہاں اسی وجہ سے دنیا بھر میں پلاسٹک پولوشن کو ایک بڑا انوائرمنٹل چیلنج مانا جاتا ہے
پلاسٹک بیگ جلانے سے کیا ہوتا تا ہے
پلاسٹک بیگ جلانے سے زہریلی گیسز نکلتی ہے جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے
مطلب ن انہیں زمین پر فینک کنا ٹھیک ہے وہ نہ ہی جلانا
بالکل اسی لیے ہم بہتر آٹرنیٹوز استعمالنے کرنے چاہییں
جیسے
کپڑے کے تھیلے جوٹ بیگس اور ریوزبل بیگس
ک کپڑے کی تھیلی تو بہت مضبوط بھی ہوتی ہے
ہاں اور انہیں کئی بار استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کچرا بھی کم ہوتا ہے اور انوائرمنٹ بھی محفوظ رہتا ہے
ہمارے گھر میں پہلے ہر شاپنگ شاپنگ کے لیے پلاسٹک بیگ آتے تھے لیکن اب میری امی کپڑے کا بیگ ساتھ لے کر جاتی ہے
یہ بہت اچھی عادت ہے اگر ہر گھر میں لوگ یہ عادت اپنا لے تو پلاسٹک کا استعمال کافی کم ہو سکتا
اسکول میں بھی ہمیں انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے
جی ہاں ت عم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے لوگ میں شعور پیدا ہوتا ہے
تمہارے خیال میں پلاسٹک بیگ اتنا مضبوط کیوں ہو مشہور کیوں ہے ہوا میں تو بٹ جی
پیت آ آسانی سے میں آسانی سے مل جاتی تھ دکاندار استعمال آزار ہوتا ہے
لیکن اگر کوئی چیز سستی ہو اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے تو ہمیں اس
بالکل صحیح کہا تم نے ہمیں ہمیشہ اپنے ماحول اور مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے
کچھ ملکوں سے نے پلاسٹک بیگ پر پابندی بھی لگائی لگائی ہے نا
جی ہاں کئی ملکوں اور شہروں میں سنگل یوز پلاسٹک بیگس اور ریسٹرکشنس لگائی گئی ہے تاکہ پالوشن کم ہو
اس سے لوگ ریوزبل بیگس کی طرف متوجہ ہوتے ہ ہوں گے
بالکل جب آٹرنیٹوس ملتے ہیں تو لوگ دھیرے دھیرے اپنی عادتیں بدل لیتے ہیں
مجھے لگتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو اس ب اس بارے میں اوئرنیس پھیلانی
میں بھی یہی سوچتی ہوں اسٹوڈنٹس انوائرمنٹ کے سفر کے سفر بن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں
اگر ہر اسکولول میں اویرنس کیمپنگ رکھے تو کیسا رہے گا
بہت اچھا رہے گا ہم پوسٹر بنا سکتے ہیں اسپیچز دے سکتے ہیں اور لوگوں کو ریوزبل پگ استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں
ہم ایک سلیو کن بھی بنا سکتے ہیں
پلاسٹک بیگ کو کھونا صاف ماحول کو کہونا کہو ہاں سن کے پاس
واہ سلیو مجھے بہت پسند آیا
ش شکریہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مل گ بڑی تبدیلیاں لا سکتے ھوٹا چھوٹاتا
ر د ڈالتی ہے کیا
جی ہاں جب پلاسٹک مٹی میں جمع ہو ہوتا رہتا ہے تو زمین کی قدرتی خصوصیات متاثر ہو سکتی ہے اور پہاڑوں کی نوشانہ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے
من پرات کان م جائے
جی ہاں پلاسٹک پوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں ریوزبل اور انوائرمنٹ فرینڈلی کرنا چاہیے ہر شخص کی چھوٹی سی کوشش ہمارے ماحول کو صاف اور محمو محفوظ بنا سکتی ہے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ ا اگگرے استعمال بیا سل اور سستے ہو ہیں لیکن انوائرمنٹ جانوروں پودوں اور انان انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ا
ا انوارمینٹ کی حفاظت صرف حکومت کی نہیں ہے بلکہ کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے
بہت اچھی بات کہی تم نے اللہیں اپنے انوائرمنٹل کی حفاظت کرنے کی تو فک دے امین صبح امین چالے بائے